السلام وورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و ہاں
آپ بچھے سے صحت آپ کا ٹھیک ہے جی اور بتائیے بس شکر اللہ کا آپ سنائیے کیا حال چال ہے آپ کے
بس اورش تو بہت بڑا بڑا ہی اچھا دن
تی اچھا ایسا کیا ہوا آج کہ آپ کے دن میں کیا آپ کا بول رہے کتنا اچھا دن ہے کیا کیا بول رہے ہوپ ب ہو رہی اچھا بارش کی وجہ سے کہہ رہے کہ آج اچھا خاصا دن ہے
بڑے دنوں کے بعد راحت ملی گرمی سے
اچھا ٹھیک ٹھیک بڑا ہی اچھا موسم تو بڑا موسم تو بڑاچھا اچھا ہو رہا ہے نا آج اسی لیے چلیے وہ بھی بات بھی ٹھیک ہے اور سناے آپ کیا حال چال ہے آپ کھانا وانا ہمارے یہاں سے بھی بارش ہی پڑ رہی ہے بہت ہی اچھا موسم ہے اس وقت یہاں سے جی اور یہ بات بتائیے مجھے کہ کیا حال چال ہے ابھی کھانا وانا کھایا آپ
ہاں کھانا بھی کھایا ہے
اچھا ٹھیک تو کیا صبح سے کیا کیا کیا آپ نے
میں نے س ک کا کسی کام سے کیا کچن میں آتی ہوں صبح اے ویکھا تم کر کے کچن میں آ سی بناتی ہوں چ بناتی ہوں خود بھی چوائے پتی ہوں بچوں کو بجوائے دیتی ہوں
او ہو ہو اور کوپ ہی جانا ہے نتا ہے کو شاپ پہ جانا ہے وہ نکلتا ہےالے جانا ہے وہ اچھا اچھا پرکول جانا ہے ہاں
بس سی تاری کیا بناو سال رکھو آ ک کر دن مب اور ملی تو اھر کہ جاؤں گی
اچھا ٹھیک ہاں تو آپ کا مطلب کیا کیا آپ کو جانا سید خان مان نہیں آج
ہاں جا تھرا آ مسلہ پڑا نہیں کی وجہ سے
اچھا مجھے یہ بتا دیجیے کہ کیا اس کو بول د ہیں کہ اب کب جانا ہے آپ کو وہاں ہید
چلکا
انشاء اللہ کال
ہاں چ ج ہو ج
اچھا ٹھیک ٹھیک تو اددہ کل جانے کا چلیے وہ بات بھی اچھی ہے اچھا مجھ آج کیوں آپ کو ضروری جانا ہے وہاں کل صبح جائیں گے وہاں آپ کیوں کل کیونکہ کل سب ب پھر گاڑی لانی ہے ہمیں ہمیں ضروری ہے اس کے بعد پھر واپس آنا یا پھر ہم وہیں سے نہیں جا سکتے پھر نک آ سکتے وہیں سے لائیں گے اور وہیں سے جائیں گے ہم دو چک تین د جگہ کیوں کرے
نہیں نا روش بھائی کو سوینا ہے نا وہٹ کرے گا
اچھا فنگ پھر تویں مجھے ایک بار اس کو ہم وہاں سے آتے ہوئے ریڈ بس کے پاس چوڑ سکتے نا جو اس کو گھر کے پس چھوڑے وہاں پر لال چوک میں ادھر ماں سما سے آ گئے اس کو ریڈ بس وہاں ملے گی اس گھر کے بس چھوڑے گی ہاں تو ہم آج بھی چکر کرے کل بھی پھر جائے یہ دو دو چکر ہم کیوں ک کراری
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک
ٹیک ٹھیک ہے نا
اچھا اچھا اچھاچ
ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ دو دو چکر ہم کرے
نہ میں نہیں چاہتیابلم ن آنے میں وہ آپ کو کیسا آئے گاچارا
وہی میں کہہ رہا ہوں اچھا مجھے بتائیے اس کا کیا کیا بول رہے آپ
وہ وہ سوچے مجھے اپنے ساتھ لایا اورہ ہیڑ دیا
نہیں نہیں اس کو پھر مطلب ایسا بھی کر سکتے ہیں پھر کل نہیں اصلیم میں پتا کیا ہے کہ ہاں دیک
ج کیا ن کیا ضروری کیا آپ نہیں نہ آ سکتے
ہ کیا میں کیا
آپ نہیں لا سکتے مجھے جانا ضروری ہے ہاں
تو مجھے لگتا ہ میں بھی مجھے کیا ہے لانے میں
کوئی گا
کو ہ میں بھی لا سک لا سک ہوں ویسے ویسے تو کوئی ایسی بات بات نہیں ہے ہاں مجھے خالی یاد دلائے گا کہ منو کے لیے وہ لینا ہے وہاں سے لیپ ٹاپ کا جو وہ ہے اسٹڈ
کیا
تو اس کے لیے وہ یہاں سے کلاسک سے ہمیں لینا ان شاء اللہ تو وہ مجھے یاد دلائیے گا اور مونو کہہ رہی تھے کہ اس کو بھی آنا ہے وہ بھی لال چک آئے گی ہمارے ساتھ تو میں نے کہا ٹھیک ہے اپ بھیان ہے جب میں آپ کو بتا دوں گا ہاں نہیں ایسے ہی گھومنے آئے گیا ہمارے ساتھ ہاں لانا بھی مت ہوگا وہ تو پتا نہیں پھر ہ انشاء اللہ پھر کل کل صبح ہی ہم جائیں گے مجھے لگتا ہے
ہ اچھا ٹھیک انشاء اللہ انشاء اللہ اچھا ہاں بس ٹھیک ٹیک
ہاں چاہے وہ بھی وہ بھی ہاں کیا بول رہے آپ نہیں جانا ابھی نہیں جانا ہے کس نے بولا
آؤ بول رہے ہو نا کل صبح جائیں گے یعنی کہ آواز نہیں جا رہی
نہیں چلو دیکھیں گے ابھی ہم نے پورا وہ دیکھا نہیں ہے اب دیکھیں گے کہ کیا ہوگا آگے جا کے کہ کیسا وہ رہے گا حساب وساب رہے گا تو اسی حساب سے پھر ہم دیکھیں گے کہ آج جائیں گے یا پھر کل جائیں گے کوئی بات نہیں ہم دیکھیں
چلو دیکھیں گے آپ کو کیاچ تو جو مچورا آئے گا تو
ہاں ہاں ہاں انشاء اللہ انشاء اللہ وہ چیز تو ہم دیکھ لیں گے اس میں اتنا ہاں
کل کاب جانا جان کا کرنا ہے
پتا نہیں یونیورسٹی کا تو ابھی ہمیں پت نہیں کھلے گی کیا کب کھلے گی اس کا تو ابھی ہمیں ہ کب ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی کھلے گی کب کیسے کھلے گی تو جب کھل جائے گی اس کے بعد دیکھیں گے کب کب جائیں گے کیونکہ ابھی تو چ نہیں چل رہی ہے ہاں
اور کوئی نہیں جاتد ہیں
مجھے کہاں وہ پتا ہوگا
مجھے کہاں سے وہ پتا چلے گا کہ اور کوئی جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں یونیورسٹی تو مجھے پتا ہوگا
پرسوں گئے ن زہ
تو نہیں اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا ان باغیوں سے ہم ہی تھے خالی ہاں باقیوں میں سے کوئی نہیں تھا وہاں پر نئے بھی نہیں آئے تھے تب ہاں
ایک بیکلاگ تھا آپ کو
بیک لگ نہیں تھا لیب اگزام تھا ہمارا بیک لگ بیک لگ کہاں سے میرا کون سا بیک لگ ہے ہاں ہمیں کہاں تھا سب کو جو جانا تھا پورے سے ہمارے پورے سے مسر کو جانا تھا
اچھا ٹھیک ا
مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سمسٹر ہماری کلاس کے بغیر کو اور کوئی نہیں تھا وہاں ایسا بول رہا ہوں میں
ہاں چلو ٹھیک ہے دیکھیں گے
کوئی بیک لگ ویک لگ نہیں تھی لے جاوا کی لب کا ایگزام تھا ہمارا پرسوں اس کا جو پچھلی بار پوسٹپن ہو گیا تھا نا جب ان نے ڈیٹ شیٹ نکالا تھا کہا تھا کہ یہ جلد بازی میں ہو جائے گا
جب آپ کو یہ یہ ڈگری کا تھا ضروری سیکھنی ہے کہ آپ نے سیکھی ہوگی
کیا کیا سیکھنے ضروری
لینگویج وہی کیا
تھوڑا بہت سیکھی ہوگی تو پھر آگے بھی دیکھیں گے کچھ سوچنے کے لیے پہلے مجھے بتائی کہ مجھے پہلے آج پاسپورٹ بھی پاسپورٹ کے لیے فارم بھرنا ہے ہاں کیونکہ آپ لوگوں کو ہاں آپ لوگوں کا مجھے کوئی ارادہ نہیں لگ رہا پاسپورٹ بنانے کا تو مجھے لگتا تاکہ مجھے خود ہی اب اس چیز میں خود کا ہی بنانا پڑے گا پھر آپ لوگ خود آپ اپنا بنا لو گی ج جس جس کو بنانا ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ سب کا ارادہ ہے بنانے کا اسی لیے
اچھا پہلے آپ کو کام دیا تھا کچھ کام دیا تھا اس سے پہلے
کیا کیا ڈاکومٹ کرنے کے لیے کون سا ڈاکومنٹ
وہی وہ آدھار کارڈ کچھ ایسے ہی ڈرائیونگ کارڈ کچھ ایسے ہی
اچھا ہاں تو میں اس میں کیا کیا تھی کون سا کس کا آدھار کارڈ س آدھ کڈ کسک کسک
چاہے میر نے چاہے بپ اس کے
کو تو ضروری چڑھنا پڑ گا نا وہاں پ جس کا بھی چینج کروانا ہے ہاں کیا
پہلے پہلے دیکھنا ہے نا اس کو کیا کرنا اس
ہاں وہی وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کیک اس نے پچھلی بار بولا تھا کہ ہاں ڈی او بی کے اس پیش بنتا ہے مگر کوٹ کچھ جانا پڑے گا تب سے پھر بابا نے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی کہ میرے دماغ سے وہ چلا گیا میرے مطلب اب مجھے یاد پڑا کہ ہاں کچھ کرنا تھا ہاں کیا
کیا بول رہے آپ ہیلو کیا آئے گی
میں نے بولا پھر سوروں کے لیے ایک ہی پیمٹ آئے گی سبوں کے لیے ایک ہاں پیمنٹ میں نے بولا ایک ہی کر لو ایسے کریں گے نا ایک ہی
ہاں تو اس سے فائدہ کیا ہے کہ ج الگ الگ آئے گی ہر کے وقت ہر ایک کو مطلب پہلے جون تھرٹی جون سے پہلے پندرہ ہی سو تھی اب پچیس سو ہو گئی ہے ہزار روپئے بڑھ گئے ان دنوں میں بیس دنوں میں ان کو اگر اس سے پہلے ہی نکل کا ہوتا تو ہمیں کم سے کم تین چار ہزار بچ جاتے
ایسے
ہاں
کیا بول رہے ہو
اس کا اس کا یہ رینٹ کیوں پڑ گیا اس کا یہ
اب وہ مجھے اب وہ مجھے کہاں پتا ہوگا جیسے ج میں وہ اسی میں کام کرتا ہوں تو مجھے پتا ہوگا کہ وہ کیوں بڑھ گیا وہ تو وہی جانے جو جنہوں نے بڑھا ہے گورنمنٹ نے بڑھا ہے تو اب اس میں کیا بول سکتے ہیں ہم
ٹھیک ٹھیک ٹھیک تو کتنے ٹائم کے لیے ویلڈ ہوتا ہے
تا نا دس سال کے لیے شاید دس سال کے بعد رو رینیو کرنا پڑتا ہے ا رے جیو نہیں بولتے ہی نہیں آ باتما ارے نیا ہی ویا ہی کیا تو اب ہمیں ایسا ہی بنا کے رکھنا ہے نا ضرورت تو پڑھتا ہے کسی بھی وقت پاس کو بہت بہت ہے بہت ہے د
س بھی ہے وہ آ بیٹھے ہوئے کرا تا یہ پروسس بھی کتانا آ ہگے
ہاں تو میں آپ لگوں کو کابھی نہیں کہہ سکتا نا کیوںکہ آ لوگوں کے ڈاکومنٹس میں بہت زیادہ ادھر ادھر ہے تو میں فی الال اپنا اور ہزیف کا کر سک ہوں کیونکہ ہماراری ڈاکومنٹ صاف ہے ہمارے ڈاکومنٹ میں کچھ ادھر ا دھر کسی چیز پہ نہیں ہے
ارے
تو اسی وجہ سے ہاں نہیں آپ دونوں کا پہلے پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا آپ دونوں کا پھر اس کے بعد وہ اس میں
خود کے لیے بھی اپلائی کرو خود کے لیے بھی اپلائی کرو ساتھ ساتھ میں ہمارے لیے بھی کرو
وہی دیکھی دیکھی کیا ہو کر ا چلیے ہمارا جو وقت ہے ا اختتام ہوتا ہے بیٹھے اللہ حافظ
ہاں